السلام عل وعلیکم السلام وم
آپ کے نیند میں لگ رہے ہو تھوڑا زور سے بولو نا الحمد للہ آپ
گھر میں سب ٹھیک شکر الحمد للہ شک اللہ کا
شکر خدا کا شکر خدا کا اور بتائیے آج کیسا دن رہا آپ
پ ٹھیک ٹاک رہا ا گرمی تو اب روز ہی ہوتی اب ایسا ہی
کام کیسا چل رہا ہے
کام بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے شکر اللہ کاف اس میں بھی جیسا ب بھی ہے ٹھیک
جان آپ کی اپبو جان سب ٹھیک ہے
ٹ شکر الحمد للہ آب خباب ٹھیک
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے بابا جان بھی ٹھیک ہے
اچھا اچھا اور گھر میں سب ٹھیک
آپ کی بہنوں کی تو چھٹیاں ہوگی گئی ہوں گی وہ تو بڑے مزے میں ہوں گی
بڑے مزے میں کل ہی ادھر پھرنے یہاں میں
ہاں کی سوال ہے مطلب نانا نانی کے یہاں کے وہاں ادھر
ماسی گ
اچھا مان لے نا ہمارے پرانی نانی حال میں اچھا ٹھیک ہاں وہاں تو وہاں تو ان کے وہ کزنس بھی آئے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آیا گاؤں گاؤں ہاں اور بتے کھانا کھایا آپ نے
ج
کھانے میں کیا تھا
کھانے میں آج تھا ٹماٹر ٹماٹر
ہم نے بھی ٹماٹر کے ساتھ وہ انڈا ڈالتے ہیں نا برجی جیسی
تو ویسا ہم نے بنایا تھا اور تھوڑا سا آلو بھی
آلوگ بھی پکایا تھا اچھا اچھا اور چاول چاول تو کشمیر میں روز ہیں ا
دہی کی لسی نہا وہ نمکین والی لسی وہ بھی بنائی تھی بھائی اس وقت وہ بہت ضروری لگتی ہے اب مجھے
ضروری ہوتی ہے
کھانا اترتا ہی نہیں
اترتا ہی نہیں گرمیوں میں ہاں یہ سچ بات ہے ہاں یہ سچ بات ہے
اور بتائیے آپ
دعا آپ کی ہونی چاہے نماز وماز پڑی
فون پر تو نہیں ہوتے ہیں نا
کون
آپ
نہیں کام ہے دون در کام بھیہ ہوتا
مجھے بتائیے وہ جو ہمارے دوست ہیں نا گوگی صاحب
ہاں
ان کو کیا خبر ہے آپ حکومت پتہ چلی فلک فرق ہوئی ہے ان کو
ا درماسی کے اس کو کل ہی دیکھا وہ وہاں آیا تھا ٹھیک ہی تھا لیکن تھوڑا چہرے پہ بھی داغ نشان ہے داغ پڑے ہوئے ہے اور بازو وازوہاتاں کمزور بہت ہو گیا ہے
اللہ تعالی وہ اتنا اچھا لڑکا تھا پتا نہیں کیا ہو گیا اس سے میں اس کے لیے بہت فکر مند تھا اللہ تعالی اسے شفاع فادے سے جو ذہنی ڈسٹربنس اس کے دماغ میں ہے نا وہ ذہنی پریشانی ہے جو وہ دور ہو جائے اس
وہ دور ہو جائے سے ہاں کرنا وہ بہت اچھا تھا لیکن اس نے کچھ ٹینشن لیا ہے کام کر ل
وہی میں بول رہا ہوں نا دنیاوی مسئلے اور وہ اپنی نانی سے بھی تھوڑا زیادہ انٹر لنکڈ تھا وہ گھر بیٹھے بیٹھے تو ہو جاتا ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ زیادہ ہی ہو گیا
زیادہ ہی ڈپریشن میں چلا گیا ڈپریشن تو ہی چلا ڈپریشننے کا مسئلہ تھا سکن میں
نہیں اس کو وہ اصلی میں بہت زیادہ انفیکشن کی انجیکشن کیے تھے ڈاکٹر لوگ تو اس کے بعد وہ اس کا نتیجہ نکلا تھا وہ کوئی بیماری نہیں تھی جسٹ وہ کہ زیادہ ایکسیس اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہوا تھا
ہاں اس کا پورا سکن اتر گیا تھا جل گیا تھا جیسے
ہاں مجھے بتائیے اور آج میرا ذرا موڈ ہے نا کس پہ بات کرنے کا اسسی موسم تبدیلی
ہاں
پہ بات کرنے کیکہ موسم میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے اور کیا کیا میوے لگا سکتے ہیں ہم اپنے کشمیر میں اس صحت افزہ مقام پر تو جیسے جیسے موسم کی بات کریں جب ہم پرانے زمانے کی بات کریں گے یعنی جب گلوبل وارمنگ پلوشن آلودگی یہ سب کام تھا روڈ اتنے نہیں تھے ٹریفک سے یہ زیادہ دھواں نہیں نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا جو ہمارا بادام ہے کشمییر بادام ہے اس کے جو پھول کھلتے تھے وہ کھلتے تھے اپ اپریل میں یا مئی میں یا چری کی بات کریں آ کیا ہوتا تھا کیونک تب تک جو ہوتی تھی وہ ٹھنڈ ہوتی تھی لیکن آج کل جو ٹھنڈ ہے وہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی ہے برف ہی نہیں گرتی ہے جس کی وجہ سے جو بادام کا کھیت ہے یا ہم چری کا کھیت ہے اس کی بات کریں تو اس کی جو پھول کھلنے لگتا وہ کھیلنے لگتے فیبروری میں ہی جس کی وجہ سے جو اس کو کا ل ہے جیسا بادام ہمیں ایک کنال زمین سے نکل سکتا تھا یا ایک ہیٹئر سے ہمیں نکل سک تھا جتنے ٹن نکل سکتا تھا اس کا فف تھرٹی پرسینٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اس کا مین مین مین جو مسئلہ ہے یا ریزن ہم کہیں گے وہ سارا آلودگی ہے انسان کی لاپرواہی ہے کلائمیٹ چینج ہے بس یہی میں بولوں گا
ہاں بالکل بالکل آ سب لوگ ہیں ہاں کیونکہ ہم زیادہ ا مشینوں کا استعمال ہی کر رہ ہیں نا اب ہاتاد سے کوئی کام ہی نہیں چلتا آپ دیکھو کھیتی باڑی اس میں بھی ٹریکٹرس آ رہے
ہے سائنس کی وجہ سے جو ہم ترکیاں کر رہے ہیں اتنا ہی ا اپنے ماحول کو جو ہے وہ بد کیا کہے پیچھا کرتے جا رہے ہیں ہمارا جو ماحول جو پہلے تھا وہ آج ہی نہیں آج آپ دیکھیے دنیا میں کتنا ہی پینے لائق پانی بچا ہے جو بچا ہے اس اس میں سے آلودہ کتنا ہے سمندر جو دنیا کا ستر پرسی پرتیشت ا حصہ رکھتا ہے چلے وہ تو آلودہونی ہونا چاہیے آج اس میں بھی آئل لیکس ہوتے ہیں کتنے اتنی مرین فشیز ڈیڈ ہوتی ہے مطلب اس میں بھی اتنا پولوشن بڑھ گیا ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں
ہاں ہاں صحیح بات ہے اور آپ نے دیکھا ممبئی میں پانی کی بھی شارٹیج ہوئی
وہی میں بول رہا ہوں ن پینے لائق پانی ہی نہیں ہے ان قریب ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کشمیری لوگ جو ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ ہے ان کو اس ڈال کا گھندا پانی ہی پینا پ
پینا پڑے گا ہاں ڈلتا ہے جہلیم کا کام ہو رہا ہے لیکن یہ اللہ کا شکریہ کشمیر میں پانی صاف ہے سب سب سے نیچرل پانی کشمیر میں آتا ہے
شاداب نو قدلوں پر مشتمل اتنی بڑی دریا آج مجھے لگتا ہے اس کی سطح بھی جیسے نزدیک آ رہی ہے اس میں بھی پانی جو ہے وہ کم ہو رہا رہا ہے اس کا جو بہاؤ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اس میں جتنی مچھر چھلیاں ہوتی تھی اس کو تو کشمیری ہم ہم ویت کہتے تھے کیونکہ وہ اتنی تیز چلتی تھی اور اتنے لوگوں کلریز کا بعث بنتی تھی چاہے ادھر سے ادھر جانے میں مچھلی کار کرنے میں وغیرہ وغیرہ ریت نکالنے میں پر وہ آج سکڑ رہی ہے
اب کیا ہی کریں ان میں اور اب دلی میں بھی دیکھے دہلی میں بھی دیکھیے کتنا ایئر
آپ دیکھیے اس بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا دھان ہے ہمارا چاول کھیت ہے وہ بھی کمزور ہو رہے ہیں لاگر ہو رہے ہیں ان میں بھی فصل جو ہے وہ برابر نہیں ہو رہی ہے کیڑے لگ رہے ہیں اس میں یا زیادہ دھوپ کی وجہ سے اس میں جو انفلوریسنس ہوتی ہے وہ پہلے نکل جاتی جس کی وجہ سے اس کا ایلڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا
کام ہوتا ہی جا رہا ہیں بالکل
اس سال آپ دیکھیے کتنے اولے بھر سے اور آپ دیکھیے کتنے باغوں کا نقصان ہوا کتنی فصلوں کا نقصان ہوا ہمیں تو چاچا جان نے یہاں آنگن میں کھیرے کا پودا اگائے تھے اتنے پودے ہو گئے تھے کہ اس میں ایک کھیرا بھی نہیں نکلا الیے کی وجہ سے اس کی جو ان میں چھید ہو گئے ہیں م مشکل ہے کہ وہ پودے جو ہے وہ پھل دیں گے اگر دیں گے بھی تو انی اتنی
اللہ تعالی کی طرف سے عذابیت پہ کبھی
ہاں ہم سب گنہگار ہے کیا بتائے گنہگار دینی مسئے سے بھی اور دنیاوی مس
دنیاوی مسئلے سے ب ہر کسی مسئلے سے دنیا کا
ہم خود کو اشرف المخلوقات تو سمجھتے ہیں ہم خود کو کیا میں بتاؤں کہ ہم خود کو دوسروں سے اعلی تر سمجھتے ہیں پر اعلی تر سمجھ کر بھی ہمیں دوسروں کی قدر جو ہے وہ ضروری کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی جانور ہو کوئی پود
بالکل
یہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں اور یہ ہمارے بغیر کچھ نہیں
کچھ نہیں بالکل ہاں
اگر ماحول ہی نہیں ہوگا ہمارا ار کےصاف ہی نہیں ہوگا تو ہم کس لائق آوی آلودگی ہوگی تو ہم سانس کیا لیں گے پانی ہی نہیں ہوگا تو ہم پیئیں گے کیا
پورورے کی کٹائی کر رہے لوگ پیڑ پودے کا ڈال جتے پہاڑوں میں تو ہوا کی کمی ہوگی نا
وہ کھائیں گے کیسے
ہوں
بالکل یہ سارا جڑا ہوا ہے بالکل ایک
ہمیں چاہیے کہ اب زیادہ سے زیادہ پیٹ پے اگیں لیکن اب وہ مشکل ہے کیونکہ یہاں سے ایک پودحا اگا دے گی اگائے گی وہاں سے سے وہ بیس کاٹ ڈالتے ہیں
ہر ایک بہت ہی کو تقریبا دس سال لگتے ہیں زیادہ ہی کہ وہ ایک پورا
نہیں میں ا ایک سالک
پیڑ بن سکے اور کاٹنے میں کچھ منٹ آپ دیکھے نا کشمیر میں ودار جو ہے کتنا مشہور تھا اتنی اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی دھندا ہوتا تھا چوری چوری نکالا اب تو گورنمنٹ نے تو بھی اس پہ ریسٹرکشنس لگائی ہے
اور مت ملتا ہے وہ تو بھی ملے گا لیکن
سری نگر میں آکسیجن بنتا ہے کیونکہ کشمیر کے جو پہاڑی علاقوں ہیں وہاں دییا ادھار کے پیڑوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہاں کی آب و ہوا ساف ہے وہاں پر جو جانور ہے تو ان کی زندگی اس پر نربر ہے اور انڈائریکٹ لیے ہم پر بھی ہم بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اس کا دھندا ہوتا تھا اسے غیر قانونی طریقے سے کاٹا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا کیونکہ اس کی لکڑی جو ہے وہ عمدہ ہے وہ پانی میں خراب نہیں ہوتی جو شکاریں آپ ڈل میں دیکھ رہے ہیں وہ سارے دیودار کی بنی ہوتی ہے
چلو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیں
ہاں چلے یہ بات جو ہے یہ کبھی ختم نہ ہوگی پر مجھے آپ سے گفتوگو کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر کبھی بات کریں گے اس موضوع پر یہ ایک بہت وسیع مضوع موضوع ہے چلے اللہ حافظ
السلام علیکم